کیسے ہیں آپ
بڑھیا جی بڑھیا آپ سنائیے رحمددلہ جی
دیکھیے جی ہم بھی بہت بڑھیا آئے ہیں ہم یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ کے گھر میں امی ابو خالہ اور آپ خود
اچ اچی سب خریت جی سب خری ہےت الحمد اللہ جی
بہت اچھی بات ہے اللہ تعالی کا بہت مہارت کی آپ کے گھر میں سب خاریت ہیں
جی جی آپ بتائیے سلیمان ٹھیک ہے
سلیمان بالکل ٹھیک ہے اپنی پڑھائی پہ دھیان دیتا ہے ڈیلی کی دل
ہاں جی ہاں جی اسے پڑھائیے اسے میری بات ئی تھی وہ بولا تھا ابو بہت دھیان رکھتے ہیں
ہوں ہ میں بہت دھیان رکھتا ہوں دیکھو بہت دھیان رکھ تو ویسے میں اسی بات پہ بات کرنے والا تھا آپ سے کہ آج کا ٹاپک جو ہمارا ہے نا وہ یہ ہے کہ بچوں کو فون دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے
دیکھو جی اب اس کے نا دو تین بینفٹس ہیں اب میں آپ کو کیا بتاؤں دیکھو جو فون ہے نا اگر اسے آپ کو صحیح سے یوز کرنا آتا ہے تو سب سے بڑا دوست آپ کا سب سے بڑا سہاتا کرنے والا آپ آ کا سب سے بڑا مدد کرنے والا آپ کا سب سے زیادہ سپورٹ کرنے والا اور کچھ نہیں ہے
آپ تو بہت اچھی بات ہے کریں آپ کی بات تو سن کے آپ کی باتوں بہت سچائی ہے الحمد للہ آپ کی باتوں بہت سچائی ہے پر میں جو اپنی بات کرنا چاہوں گا نا ہمارے بغل میں بالکل ہمارے گھر کے ٹھیک پیچھے ایک چھوٹا سا بچہ رہتا ہے ہوگا سات آٹھ سال کا
ہاں جی ہ ہاں جی ہاں جی
تو اس کے امی ابو نے اسے اتنا فون دے رکھا ہے کہ اتنا فون دے رکھا رکھا ہے کتنا فون دے رکھا ہے میں کہ نہیں ستا کت د رکھا ہے بٹ پتا ان کی کمزوری کیا ہے انہوں نے اتنا فون تو دے دیا اس کو
ہاں جی
اب وہ ان سے تو تڑاک بولتا ہے ان کی قدر نہیں کرتا اور اس کی ایک آنکھ بالکل آڑی ہو چکی ہے بالکل ڈھینگوں کی طرح دیکھتا ہے
اچھا جی
ہاں یہ سب فون کا یوز کرنے کا گیم کھیلتا ہے اپنے سے بڑوں کی قدر نہیں کرتا اپنے سے بڑوں سے تمیز سے نہیں بولتا اس کو لینگویج میں بھی فرق آ چکا ہے تو ڈھیڑا ہو چکا ہے ایک طریقے سے وہ
اچھا
ہم کہنا چاہیں گے کہ اس کو بالکل ہم نے ہم نے انہیں کہا تھا جا کے ان کے گھر میں کی صرف فون کم دیا جائے اب تو تھوڑا بہت ٹھیک ہے اسے فون کم دیتے ہیں وہ پر میرا کہنا یہی تھا کہ بچوں کو اس چ کریں کم دیا جائے کیونکہ آنکھوں پہ بہت اثر پڑتا ہے اور جو ان کی لینگویج ہے نا
جی
زیادہ سے زیادہ اس پہ اثر پڑتا ہے میں تو کہوں گا بچوں کو فون نہ دے کے چھتوں پہ بھیج دیا جائے پتنگ اڑانے کے لیے وہی بیٹر بیسٹ رہے گا
جی جی آپ نے بہت بڑی بات کی
تو خراب نہیں ہوگی
جی جی
دھن واد ہوتا تھا کہ دیکھو بول رہاتا نا کہ فون ج جب یوز کرنا آتا سب سے بڑھیا دوست وہی ہے آپ
جب یوز نہیں کرنا آتا سب سے بڑا دشمن بھی وہی ہے آپ کا کیوں کیونکہ دیکھو بچوں کو
پوچ رہا ہوں آپ سے بچوں کے لیے پوچھ رہا ہوں ہمارے لیے تو دوست ہی ہے میں جو کرتا ہوں میرے تو بالکل دوست ہی ہے فون
جی جی وہی تو بتا رہا ہ میں بچوں کو یوز کرنا نہیں آتا وہ انہیں بگاڑے گا یار کیونکہ دیکو ایسا ہے نا اب آپ سمجھ رہے ہو کہ بچے اس پہ کیا کیا دیکھ سکتے ہیں
ہاں جیجا جی میں سب سمجھتا ہوں آپ کی باتوں کو
وہ ایسی ایسی چیزیں دیکھ سکتے ہیں جو انہیں دیکھنا بھی نہیں چاہیے ہے
ہاں جی جی الحمد للہ آپ کی باتوں بہت سچائی ہے
ہے نا اب پھر وہ دیکھتے پھر وہ ان کو پت ہی آپ کو پت ہے پھر وہ کہاں جائیں گے کیا کریں گے ہے نا
ہاں جی ہاں جی
جی تو وہی ہے ہمہیں سمجھانا چاہیے ایسی چیزیں نہیں دینا چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے جس سے انہیں کبھی نقصان اور فیوچر میں انہیں دقتیں ہوئی ہے نا انہیں سمجھا کے رکھنا چاہیے سنبھالنا چاہیے انہیں ہمیں اچھی ایککٹیوٹی کی طرف لگانا چاہیے کہ آپ نے صحی ٹاپک بتایا تھا پتنگ اڑاؤ کیونکہ دیکو آج کل نا وہ بھی چیز جو ہے بہت کم ہورہی ہے
کیونکہ بچہ جائے گا کھیلے گا کودے گا بھی لگےگی کھانا کھائے گا چین سے سویے گا سب چیزوں کا
دیکو بچوں کو نا آپ نارمل ایکٹیوٹیز بھی دے سکتے ہو ضروری نہیں ہے فون ہی چلانا ہے ان کی فون کی عادت ختم کرو ان سے فون چھینو پتا فون کی یات ختم کرنے سے کیا فائدے ہوں گے ان کے نارمل ای ٹیز کریں گے ان کے شریر چلے گا ہے نا ان کا شریر چلے گا شریر چلے گا ساتھ میں وہ انہیں چیس کھلاؤ انہیں کیرم بورڈ کھلاؤ پتنگ بازی کرواؤ ان سے
جی جی
کرکٹ کھلواؤ فٹ بال کھلواؤ والی بال کھلواؤ ہواکی کھلواؤ ایسی چیزوں میں چیمپئن بنواؤ
جی جی اب پتتا ہے کئی انڈینس ممی پاپا نا اپنے بچوں کو خود بگاڑ انکا پورا ہاتھ ہوتا ہے بگاڑنے میں
ہوں بہت بہت بہت ہوتا ہے بہت
میں آپ کو اس کے مین نا تین چار ٹاپکس بتا سکتا ہوں کیوں ہوتا ہے اب سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اب گرمی کا سیزن آ جائے گ تو وہ اپنے بچوں کو باہر نہیں بھیجیں گے کہ باہر کھیلو جا کے بچوں کے ساتھ ایسے سردیوں کا سیزن آتا تب نہیں بھیجتے باہر اب بچہ دیکھو باہر جائے گا انہیں لگتا ہے کہ دھوپ میں بیمار ہو جائے گا یہ ہو جائے گا اب بچا جائے گا نہیں کھیل گا نہیں پینہ کیسے نکلے گا ساری برے بیکٹیریاز کیسے نکلیں گے اس کے اندر نئے ہارمونس کیسے ایکٹیویٹ ہووں گے
ہاں ہ ہ ہ آپ کی باتیں تو بہت اچھی لگی مجھے آپ کی باتوں بہت سچائیے الحمد للہ آپ کی باتوں میں بہت سچائیے
اب کئی ماں باپ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہمارا بیٹا جو ہے وہ پھول سا ہے اس سے کچھ ہو جائے گا لگ جائے گی
تو آپ بتائیں کہ کون کیسا ہے ان کا بچہ پھول ہے کیا ہے
ارے بچہ پھول ہوتا ہے کبھی بچہ پھول نہیں ہوتا ماں باپ پھول ہوتے ہیں وہ بچوں کیسے سمجھتے ہیں میرے حساب سے بچوں کو توڑنا چاہیے
ہوں بالکل صحیح جیسے کہ ہمارے ہمارے امی ابو نے بہت توڑا ہے
ہاں جی ہ جی ہمارے ابو نے بھی بہت توڑا ہے تو آج ہم دیکو آپ کے سامنے بالکل قم ہے نا بکل
ہوں ہوں دیکھو یہی تو آج کل کی نئی جنریشن میں یہی دقت ہے ان کے ممی ابو انہیں سکھاتے نہیں ہیں ہ اور اگر وہ زیادہ روتے ہیں تو ہمیں ک چھپ کر چھپ کر ایسے ہی چھپ کرا دیتے ہیں انہیں پر ہمیں جوب ہمارے امیبو سمجھاتے تھے نا اور ہم منع کرتے تھے یا روتے تھے تو ہمارے رونے پہ پہ وہ ہو مارتے تھے ہم ہمیں مار مار کے مار مار کے مار مار کے تھے ہماری آنکھوں کے آنسو بالکل منہ کے اندر تک نہیں جاتے تھے نمکین فیل نہیں ہوتا تھا تب تک وہ ہماری ستاج چڑھاتے تھے حالانکہ حالکہ سنیے سنیے سنیے حالکہ ہم نے اس قدر بار کھائی ہے کہ ہمارے جو گرددھی ہے گردد
ہاں جی
گردن پہ پیر رکھ گیا تھا ہماری امی نے
جی
اور پورے ہمارے کیا کہتے ہیں پورے ہمارے جتنے بھی ہمارے سماج کے لوگ ہیں ہماراری ریلیٹیو ان سب کے سامنے بھی ہماری امی نے ہماری گردن پیر رکھ رکھ کے مارا ہے ہمیں اور تب ہم اس جا کے اس طر پہ کام کر رہے ہیں آج جاب کر رہے ہیں ہم بالکل اپنے دم پہ کھڑے ہیں آج صرف اس قدر پہ ہم نے ایسے ایسے قدر مار کھائی ہے
ہمارے ابو بھی ایسے تھے اب ہم مارتے تھے ہم روتے تھے اب ہمیں مار پرتیت ہوتے تھے مارڑ تو ختم من جی ہے وہ اس وجہ سے اور مارتے تھے کہ تو رو کیوں لاے اس وجہ سے دگنی مار پڑتی تھی اب بندے کو مار پڑ رہ ہیں تو وہ روئے گا ہی نا تو اب وہ اور مارتے تو رو تو رونا بھی نہیں رو بھی نہیں سکتے تھے فرم مارکا کے شانس
ہ ہ دیکھو آپ کی بات ن مجھے بہت بہت پرانا یاد کرا رہی ہے کہ میں نے کب مار کھائی تھی مجھے فیل کرا رہی ہے مجھے اب بھی یاد ہے میں نے مار کھانے کے بعد جب میں سوتا تھا تو مجھے بہت اچھی نیند آتی تھی میں جنت میں چلے جا تھا
بالکل جی بالکل جنت کے درشن ہے جی جی اللہ تعالی کے درشن میں جتے تھے بالکل بھ ہاں جی
یہی تو ہے ہمارے ابو کے مار میں اگر ہمیں کوئی اور پرسن مارتا نا
ہاں جی ہاں جی جی جی
باقی ان کی مار بھی اچھی تھی اور انہوں نے ہمیں کافی چیزوں سے بچایا ہے جیسے کہ آپ مان لیجے آپ کو بچپن میں فون نہیں ملا ہوگا
بالکل نہیں ملا جی
آپ کو بچپن میں فون چلانے کیا کچھ بھی کرنے نہیں ملا ہو بس چلو آپ بتائیے آپ کو جب چھ سال کے تھے دس سال کے تھے تب آپ کو فون ملا تھا
ہم تو پانچ چھ سال کے تھے نا تب تو ہمیں فون کیا ہمیں تو مطلب یہ د یہ سوچ کے نہیں دیا جاتا تھا کہ تبنا کی اسکیم چلتی تھی
ہوں
کہ آپ نے چل چھئیاں چھئیا گانا لگانا ہے تو نمبر چار بھائیے اور آپ کی رنگٹون پہ چھیاں چھیا گانا
مھایا ہاں جی ہاں جی
اب ہم غلطی سے چار نمبر دبا دیتے کیونکہ ہمیں وہ سمجھا آتا تھا کہ ہمارے اس میں کچھ نئی ایکٹیویٹی ہوئے گی ہمارے ابو خوش ہوئیں گے
ہوں ہوں
ہے نا ہمیں شاباشی ملے گی
ہ
پھر ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے ابو کو ایک میسیج آتا تھا جسٹ ایک منٹ میں کہ آپ نے تین سو روپے کا ریچارج کرایا تھا تو وہ تین سو روپے کٹ چکے ہیں
پھر ہمارے اب کو کمپنی میں کول لگاتے تھے جی ہم نے تو نہیں کٹوایا کیا چیز ہے تو بتا دی تھے آپ کے جو پت ہے جو آپ کا بیٹا ہے انہوں نے چل چھیا چھیا گانا سننے کے لیے آپ کے تین سو روپے کی قربانی دے دی ٹھیک ہے اب ہم اتنی کنورسیشن اتنی چیزیں سن رہ ہوتے تھے کیونکہ فون ہوتا تھا اسپیکر پہ پوراریوار بیٹھا ہوتا تھا کیونک کمپنی سے بات ہو رہی ہے نا تب اس ٹائم پہ کمپنی اپنے سے بات ہونے بھی ایک ایسا ہوگا کہ ہم نے ایک جنگ جیتی ہے
ہاں جی ہاں جی
سب سن رہے ہوتے تھے اور پھر سب سورت کی طرف دیکھ رہے ہوتے تھے ہماری تو ہم پانی پانی ہو جاتا تو اس ٹائم کہ اب تو جی ابو کا ابو کا جوتا ہوئے گا اور ہمارا سمج سکتے ہو کیا ہوئے گا ا بتا نہیں چتا ب
خب سوچ گئے
تو وہ پھر ہماری چھیاں چھئیاں کر دیتے تھ بع
ہوں تو اس کا مطلب آپ کو اس ٹائم فون نہیں ملتا تھا
نہیں ملتا تھا جی نہیں ملتا تھا اور گھر والے ابو امی بہت سناتے تھے کہ اسے مت دینا یہ چھ چھیا کر دے گا آپ کے فن کھی
دیکھو سیم بالکل سیم بتائیں ہم آپ کو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا تھا ہمیں فون بالکل نہیں ملتا تھا ہم نے تو اپنی جیسے بچپنے میں صرف کھلونے دیکھے ہیں وہ بھی بہت کم ہی سے پر ہمارے ہاتھ میں فون تو بالکل نہیں چھویا گیا آج یہ قدر ہے کہ ہم نے اس ٹائم ہم نے نا فون ک چھا تھا ہمیں خود یاد نہیں بٹ پھر بھی اندازہ لگا کے بتاؤں تو میں سترہ سال یا پھر میں نے پندرہ سال کی عمر سے فون پکڑا ہوگا اور آج جب میں دیکھتا ہوں نا اس کےدھر چھ سات سال کے بچوں کے ہاتھ میں فون وہ بھی آئی فون یا پھر بڑھیا بڑھیا فونس تو آپ آپ ماننا ہے ہمے ویسے تو میں کافی بڑا ہو چکا ہوں بٹ جل جاتی ہے آج بھی وہ چیز دیکھ کے
جی جی بالکل صحی بات ہے جی صحی بات ہے
انہیں ان کے امی ببو فون دے کیس دیتے ہیں ہمارے ٹائم پہ ہمارے امی ببو ہمارے اندر تک کا خون نکال دیتے تھے
ہاں جی ہاں جی چلیے کوئی نہیں آپ سے اچھا لگا اس ٹاپک پہ بات کر کے اب آپ سے الحمد للہ دوبارہ آپ نے بات
الحمد للہ الحمد للہ